ہو
جی آواز آ رہی ہے بھائی جان آواز آ رہی آپ کو میری ہاں با انگل تو بول ل رہا ہیلو آواز اری بائی ج نے نی ورک کا تھوڑا ایشو ہے شاید آپ کی طرف
جی
جی آواز آ رہی بھائی جان میری اچھی جی ج جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز صحیح اب میری آ رہی ہے آپ کو ہاں تو بھائیان السلام علیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان سب کھے رہے تھے گھر پہ امی ابو بھائی بہن
تو کیا بھیا آپ کے یہاں سب ٹھیک ٹھیک ہے
ہ الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان اللہ کا بہت بہت شکر ہے سب ٹھیک ہے سب کھیےتے اچھے ہیں تو بھائی جان میں دیکھو جی بھائی جان میری بات سنیے میں ایک کسان کا بیٹا ہوں تو میں آج آپ کو ایک کھیتی کے بار میں بہت کچھ چیزیں بانے والا ہوں بھائی جان
بالکل بالکل اچھا لگے گا مجھے سن کے
تو جی بائی جان جیسے کہ آپ کو پت ہے کہ کھیتوں میں بہت ساری چیزیں ہو آتے ہیں جیسے گیہوں ہو گئے مکہ باجرا چنا دال ہو گئی پھل فروٹ ہو گئے جیسے پیڑ پیڑ پہ آتے ہیں بہت ساری چیزیں بھائی جان اب لوگ سوچتے کہ بھائی یہ ایسے اگا لیتے ہیں ان کو فائدہ ہے بینیفٹ ہے ارے بھائی آپ ایک بار محنت کرو نا کسان لوگ کیسے محنت کرتے ہیں آپ کو معلوم بھی ہے بھائی جان ہمیں راتوں کو ٹوٹ کے جاگنا پڑتا ہے جیسے کہ ہم نے کئی مکا اگا دی گیہوں گا د تو میں رات بھر خطرہ رہتا ہے کہ کوئی جنگلی جانور نہ آ جائے اپنے کھیتوں میں تو ہم کیا کرتے ہیں رات کو رات بھر سو نہیں پاتی ہے ہم رات کو بیٹری لے کے کھیتوں میں ج جاتے ہم بیٹری لے کے کھیتوں میں اجالا کرتے ہیں کہ کوئی جان نہ آ جائے پھر ان کو پھر ہم ایک راؤنڈ مار کے آتے ہیں وہاں تک پھر دوسرا پھر تیسرا یعنی کہ رات بھر ہماریے سے نکلتی ہے ہم سو بھی نہیں سکتے پانچ منٹ دس منٹ بھی ٹھیک سے بہ جائیں اب یہ بولتے کہ کھیتی ایسے ہی ہو جاتی ہے آسانی سے بھائی ایسے نہیں ہو پاتی کھیتی بھائی جان جے ہمارے یہ توڑی بھائی ہم کھیتی جی ب جان
میں بول رہا ہوں بہت محنت کا تھا ہی
جی بھائیان ماشاء اللہ بہت محنت کام ہے بھائی جان اب یہ ایک ہی چیز توڑی بھائی جان کہ ہم مہینوں میں ایک بار اگاتے ہیں نہیں بھائی ہماری بہت ساری چیزیں ہوتی ہے ایسے کہ آپ کو پتا ہے ہم سبزی بھی اگاتے ہری سبزی جیسے کہ گوبھی ہو گئی بھنڈی ہو گئی ٹماٹر جیسے ہمارے کیلے کے پیڑ بھی ہے امرود کے بھی ہے بہت ساری پپیتے کے پیڑ ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہچھا
کے پیڑے نیبو کے پیڑے بھائی جان جن کی دیکھ بھال بھی ہم خود کرتے ہیں اسی وجن سب سبزیوں میں گوپ ہو گئی پتتا گوبی ہو گئی وہہ ساری جتنی بھی سبزیاں ن ساری ماشاء اللہ سے سارے اگاتے ہیں اور ساری گھر کی سبزیاں کھاتے ہیں کیکہ آج کل آپ کو پت ہے کہ بھائی سبزیوں میں بھی کیمیکل آنے لگ چکا ہے ابھی تک ون
صحیح صحیح بات ہے
تو بھائی جان ہم پڑ پودوں کا ارنا خیال رکھتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امرود کا پیڑ سال میں ایک بار امرود دیتا ہے کہ چھ مہینے میں ایک بار ہم روح دیتا ہے بھائی جان ٹھیک ہے تو ہم اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں بھائی جان اگر ہم کا خیال نہ رکھے تو سوکھ جاتا ہے وہ وہ اروود نہیں دے سکتا پ تو ہم نے کیا کر رکھا بھ جان جیسے کہ ہم ہمارا باتھ روم ہے ایک چھوٹا سا ٹھیک ہے تو ہم نے نا جس کا پانی ہم نے نالی بنا کے پیڑوں کی طرف ان کا مک رو سوری اس کا منہ کر رکھا ہے
بالکل ڈرینیج رکھا ہے پیڑوں کی طرف
جی بھائی جان تو وہ جیسے کہ پانی پیڑوں میں بھی جائے گا سبزیوں میں بھی جائے گا بھائی جان تو اس سے ایک تو ہم سبزیوں میں بھی پانی دیتے ہیں لیکن بھجانک ہماراری موم میں محنت کم ہوتی ہے جیسے کہ ہم نہائیں گے تو پانی اس میں جا رہا ہے سیدھا
ہ ہ ہاں ہاں
تو الیڈ ان کے پاس کم سے کم بیس پچیس پرسینٹ پانی پہنچ چکا ہے تو ہمیں تھوڑا بہت پانی دینے کی اور ضورت ہے
بالکل لیکن مجھے ایک بات پت تا بھیا جو آپ بول رہے ہو کہ پانی ہم دیتے ایسے جو جے آپ نااتے ہو تو اس کے ساتھ صابن وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شیمپو وغیرہ تو آپ بالکل یوز ہی کرنے ہوں گے تو وہ تو کچھ خراب ہی نہیں کرتا ان پودوں میں
جی جی بھائی جنابپ نے بالکل صحیح فرمایا لیکن ہم آپ سے کہا نا ہم نے ہم نے نالی بنا رکھی تو ہم نے اس کی بھی دوسری نالی بنا رکھی ہے بھائی جان جو ہم جیسے برتن دھوتے یا پھر کچھ صابن وغیرہ لگاتے تو اس ایک نالی کو ہم بوک کر دیتے ہیں تاکہ پانی پیڑوں میں نہ جائے ب ج اور جو پانی ہے نا جیسے شیمپو کا شیمپو کا یا برتن دھونے کا پانی وہ کیا گاس واس ہوتی ہے نا اپنے چھوٹی موٹی گھاس ہوتی ہے ان میں چلا جاتا ہے وہ ان سے ان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اس وجہ سے ہر ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں ہ تو بھ خیال رکھنا چاہے نا ان چیزوں کا تبھی تو یہ ساری چیزیں پاسبل ہوگی تبھی تو پیڑ پودے ہمیں پھل دے پاتے جیسے بھائی چیکو ہو گئے انار ہو گئے پپیتا ہو گیا اس حساب سے میں نے بولا کہ بہت ساری چیزیں ہیں پھلوں کی
بالکل
امرود ہو گئے سب سے زیادہ ار رجستھان میں سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے بھائی جان نبے پرسینٹ راجستھان میں سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے جس میں سے سب سے زیادہ گیہوں کی ہوتی ہے مکا کی ہوتی ہے باجرے کی ہوتی ہے اور جو آپ سبزیوں میں دال کھاتے ہو نا ان کی زیادہ ہوتی ہے اور جیسے سب سے مین چیز ہے سرسوں جے آپ سرسوں کا تیل یوز کرتے ہو نا سبزیوں میں وہ بھی کسان لو یعنی کہ ہماری اگائی ہوئی چیز ہوتی ہے نیچرل
صحیح بات ہے
جی بات ایسا نہیں ہے کہ بھائی ہم سرسوں اگا رہے تو اس کا تیل اگاتے نا بھائی ج اس کے پتے اگتے ہیں پہلے پتے کو پیسا جاتا ہے اس کے بعد ان پتوں میں سے تیل نکلتا ہے
صحی بات ہے ہ ہ ہ ہ
تو ایسے ساری بائی جان بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جیسے بھیھی ہم ایک ہی کام نہیں کرتے آ سے جو میں نے کہا کہ ہمارا ایک ہی کام نہیں بھ جان بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پریشانی بھی ہوتی ہے تھوڑی بہت دقت بھی ہوتی ہے ابھی ہمارے گائے بھی ہے گائے ہے بھینس ہے بکریا ہے تو بھائی جان جیسے کہ وہ دودھ دیتی ہے تو ان کا ہم دودھ اپنے پینے کے لیے نکال لیتے ہیں اور باقی جو دودھ بچتا ہے اس کو ہم کئی ڈیری پہ جا کے بیچ دیتے ہیں آرام سے تو اس سے ہمارا تھوڑا بہت منافع بھی ہو جاتا ہے
بالکل
اور جیسے کہ ہم نے گائے بھیس بکریوں کے لیے چارہ بھی الگ لگا رکھا ہے بھائی جان کیونکہ وہ بھی انسان ہی سمجھ چاہے وہ بول نہیں سکتے بول نہیں پاتے لیکن وہ بھی تو انسان
ہوں ہ
چاہے ان کا نام جانور ہو لیکن وہ بھی انسان ہی ہے کیکہ وہ بول نہیں پاتے اس کے علاوہ کیا کچھ نہیں کر پاتے
صحیح بات ہے سب کچھ سب کچھ ہاں
وہی تو بھ ج ہر ایک چیز کو وہ ہوتا ہے ان کو ابھی ان کو ٹائم ٹائم سے پانی پلانا پڑتا ہے کیونک ہم جب وہ ہم پیاس لگتے ہے تو ہم بھی تو پانی پیتے تو وہ بھی جانور ہے وہ بھی انسانی نہیں سمجھ لو وہ بھی ان کو پیاس لگتی ہے
صحیح بات ہے
ابھی کب کھی جیسے گائے بیس چلانے لگ جاتی ہےا تو م راتوں کو اٹھ کےیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی جی بھائی جان کی ابھی آپ کو پت ہے کہ بھائی جان ہم رہتے ہیں جنگل میں کسان لوگ تو وہاں پہ جانور کو آنے کا بہت خطر ہے اس لیے کیا بار بار ان کو بھی چیک کرتے رہتے اس لیے ہم کیا رات بھر سو نہیں پاتے بھائی جان کبھی پاپا لگ جاتے ہیں ڈیوٹی پہ کبھی میں لگ جاتا ہوں کبھی دادا لگ جاتے ہیں اس لیے کیا ہمیں پشو کا بھی دھیان رکھنا چاہیے
تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم بھی ہمارے یہاں بھی کھیتی ہوتی ہے لیکن ہمارے یہاں کھیتی ہوتی ہے سیبوں کی سیب ہمارے یہاں سیب کے بغیچے ہیں بہت سارے ہیں تو اپ ایسا سمجھو ان کا بھی ایسے خیال رکھنا چاہ رکھنا پڑتا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو اپنے بالکل اپنے سیب مارک ٹ سے تو لیے ہوں گے کبھی نہ کبھی آپ نے ضرور ایسا کبھی بولا ہوگا کہ اتنے مہنگے کیوں ہوتے لیکن جو دام جو دام وہ سیب ڈیزرو کرتے ہیں نا وہ ملتا نہیں ہے
جی بھائی جان
بالکل
جی بھائی جناب بالکل صحیح فرمایا
ہاں
آ بالکل صحی فرمایا بھائی جان دھیان رکھنا چاہیے ہر ہر پیڑ پودوں کا بھی ہر ایک چیز کا دھیان رنا چاہیے چاہے وہ پل دے یا نہ دے کیونک وہ آگے ہم کتنے کام آئیں گے وہ
ہاں وہ تو صحیح بات ہے اپنے کام تو وہ تو وہ فائدے تو ہے ہی اب جن سے پیسے انسان کمائیں وہ تو پھر سونے پہ سواگا ہوا
تونے بیسو آ ہے بھائی جان پیڑ پودا کوئی سا بھی ہوگا وہ اپنے کو فائدہ ہی دے گا نقصان تو نہیں دے گا
بالکل
جیسے کہ ابھی ہم کوئی پیڑ اگا دیں گے جس کو پھل نہ دیں اپنے کو پل نہ دے تو کوئی دقت نہیں لیکن آکسیجن تو دے رہا ہے اپنے کو جو سب سے مین چیز ہے مین بات ہے وہ آکسیجن تو دے رہا ہے اپنے کو جو اپنے خ چاہیے جو اپنے خ چاہیے نا وہ چیز تو دے رہے ہو کی بھی اپنے کو ان کی بھی اپنے کو بچوں کی طرح سیوا کرنی پڑتی تب جا کے وہ بھی آکسیجن دیتے ہیں
بالکل بالکل
ا آپ کو پتا نہیں ایک پیڑ اگانے میں کتنے تنا اتنا وقت لگ جاتا ہے کتنا سمے لگ جاتا ہے بھائی جان
بہت بہت زیادہ بہت زیادہ
ایک ایک پیریڈ کو بڑا ہونے میں بھائی جان بارہ مہینے لگ جاتے ہے لگ بھگ لگ بھگ جتنا اس کو ہونا چاہیے نا اتنا تو
ہوں ہوں ہوں
اب اس کو بچوں کی طرف بارہ مہینے تک پہلے اس کی سیا کرنی پڑتی بھائی جان یہ تھوڑے کہ ایسے ہی بنا سیا کے م ہووا مل جاتا نہیں بھائی ہر ایک چیز کی سیوا کرنی پڑتی ہے اب جیسے ہمارے آپ کو آپ کو بتایا دے میںا ہم گیہوں اگاتے ہیں مکا واجرا بہت ساری چیزیں آد اگات ہیں ہمیں ان کا بھی بالکل دھیان رکھنا پڑتا ہے بھائی ج جسے ہمیں پیاس لگتی ہے تو ان کو پس لگتی ان کو پانی پلا پڑتا ہے ہمیں
بالکل
تو جی بھائی جانب آپ کیا فرماتے ہو اس معاملے میں آپ کے کہنا چاہتے ہو
میں بس اتنا بولوں گا کہ
جو بھی انسان کام کرے چاہے پیڑ پودوں کا کام کرے چاہے کھیتی باڑی کا کام کرے چاہے کوئی بھی کام کرے یا جیسے گائے بھینس وغیرہ بکری پالے کوئی بھی کام کرے محنت سے کرے محنت سے کمائے تو حل حال کا کم ہے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی بات بولی آپ نے بھائی جان سب سے بڑیا سب سے بڑیا بات آپ نے یہ آج یہ بولیے کہ بھائی محنت کا کرنا ہے اور دین کا اسلام کا اسلام کے حساب سے کرنا ہے اپنے کو
بالکل محنت کا کھاؤ حلال کا کھاؤ اور کسی بھی کام میں شرم مت کرو
بس کیونکہ تعلیم ہی اپنے کو ایے دی گئی ہے کہ ہم آرام کا کھا ہی نہیں سکتے آرام نام چیز اپنی زبان پہ بالکل بالکل نہیں آتا ہے بھائی جان
بالکل بالکل چلو ب
بھ جان اچھا چو بائی جان آ کی بات کر بہت اچھا ہی لگ بہت خشی ملی آ کی
مجھے بھی مجھے بھی آپ سے بات اری اچھا لگا ان شاء اللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی بالکل بالکل اللہ حافظ اللہ حافظ